ہاں
ہلو ہ رہ نا بجان السلام علیکم
السلام علیکم بھائی جان
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جناب سب خیریت ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ د اللہ کا سے بجن آج بھائی جانا ہم بات کریں گے دیکھو ہمارے تامل کے مطلب بچوں کے پڑھنے کے بارے میں ٹھیک ہے نا دیکھو بھائی جان آج کل کیا ہو رہا ہے کہ ہم بچوں کو دیکھو اسکول بھیجتے ہیں ہے نا کاں پر اسکول میں تو کیا
جی
دھو بھائیان زیادہ تو ہم دیکو پرائیویٹ اسکول کو مہتو دیتے ہیں جب جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی اسکول ہوتی ہے پرائیویٹ ہے نا تو ہم کیا کرتے ہیں بچوں کو پرائیویٹ اسکول میں رکھتے ہیں تو آپ کو بتیں کہ پرائیویٹ میں سویدھا تو پوری ملتی ہے ہم لوگوں کو لیکن ہم سے پیسہ وصولا جاتا ہے ہمیں
جی جی
ہم نے دیکھا ہوگا کہ بچوں کی دیکھو دیکھیے بچوں کی فیس ہوتی ہے ڈیڑھ لاکھ روپئے ہے نا اس ڈریس کا خرچہ ہے کتابوں کا خرچہ ہے ماسءلہ دیکھو اتنا خرچہ آتا ہے اور ہماری پیمنٹ ہوتی ہے کہ پندرہ ہزار بیس ہزار ہے نا تو ہما دیکھو ایک سال میں ہم اتنا نہیں کما پاتے جتنا تو ہم اسکول میں دے دیتے ہیں وزن آپ نے دیکھا ہوگا بھائی آج کل کے کیا ہوتا ہے کہ کسان لوگ ہوتے ہیں نا دیکھو وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ دیکھو کھیتی کرتے ہیں تو وہ کھیتی تو کر لیتے ہیں اب ان کو اتنا تھوڑی پتتا ہے کہ ہمارا لڑکا انی مہنگی اسکول میں پڑھ پائے گا نہیں پڑھ پائے گا جو وہ وھہن آدمی کے اوپر ہوتا ہے کہ بچوں کو کھا پڑانا ہے کھا نہیں پڑانا آپ نے دیکھا ہوگا کہ یار پر پرائیویٹ والا کیا کرتے ہیں ہم تو پیسے تو لے لیتے ہیں لیکن ہمارے بچوں کو پڑھ بھی نہیں پاتے ہیں کیوں نہیں پڑھا پاتے کیونکہ ان کو پتا ان کو دیکھو م ہم کس کے اوپر ٹکتے ہیں ماتا وہ ماسٹر کے اوپر کہ ہمارے بچوں کو کچھ شکھا مل جائے گی تو بچہ کچھ نوکری لگ جائے گا
بھائی جان آپ صحی فرما رہے ہو لیکن میں کچھ فرماؤں
جی ماشاء اللہ بتاؤ
جی وج کچھ کچھ ماتا پتا کیا کرتے ہیں کہ بچے اسکول سے پڑھنے کے بعد آتے ہیں تو ان کے لیے فون پکڑا دیتے ہیں بھائی جان
جی ماتا ہوا
جی ان کے لیے فون پکڑا دیتے ہیں بھائی ہم دیکھو وہ فون فون میں ہی کھ جاتے ہیں وہ فون نہیں پکانا صی کر پہ بھی ان بچوں کوؤں ٹیوشن کرائیں گے بھ تھوا تھڑا پڑھائیں گے ان کو تعلیم سکھائیں گے یہ تو بھائی جان وہ اچھے سے آگے بڑھنے کی وہ
جی ماشاء اللہ بہت اچھی باتھیا آپ نےیکھا ہوا کہ آج کل دیکو سرکاری اسکول ہوتی ہے نا ہوتی نا دیکھو آ نےج ا میں رہتی سر اسکول ہے نا تو دیکھو سرار نے ہمیں ہمیں سویدھا دے رکھی ہے نا سرکاری اسکول اسکول میں ہم جاتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہتی ہے نا کپڑے فری ملتے ہیں کھانا فری ملتا ہے وہاں پڑھ توا ہے فائدہ لوگوں کو کیونکہ ہمارے پیسے بچ جاتے ہیں آپ کو پتہ ہے پرائیوی میں ہم ڈیھ لاکھ روپئے دتے ہیں تو ڈیھ لاکھ روپئے ہمے کو کام میں ل سکتے ہیں ہم ہمارے لڑکے کی ہمارے لڑکے کی کوچنگ میں ان میں کما سکتے ہیں وہ پیسے بھ آج کل کیا ہوتا ہے کہ دیکھو سرکاری اسکول ہوتی نا اس میں سویدھااں ہمیں پوری پراپت ہوتی ہے سویدھا مل پاتی ہے ہم لوگوں کو لیکن آج آپ نے بتایا ماشاء اللہ کہ بچہ موبائل دیکو بھائیان بچہ شروع سے ہی ہم بچوں کو موبائل دیں گے نا تو دیکو بھائی جان وہ تو انٹرنیٹ کا اپیو کر گا اور آ کو پتا ہے کہ بچے کےے انٹرنیٹ بہت خراب ہے کیونکہ بچہ اگر انرٹ موبائل چلنا لگے نا وہ بچہ پڑھ نہیں پائے گا آپ کو پت ہے کہ آج کل کیا ہوتا ہے کہ بچے جو پڑھائی کرتے ہیں نا دیکھو پہلے ماں باپ کا پہلے ماں باپ کا حق ہونا چاہیے کہ میرا بچہ پڑھ بھی رہا کہ نہیں پڑھ رہا یہ دیکھو یہ بات تو ہے نا میری کہ بچے کا ماں باپ کا ہوتا ہے کہ میرا بچہ پڑھ بھی رہا نہیں پڑ رہا اب دیکو ہم بچوں کوچنگ بیچتے ہیں ہے نا کوئی ایک گھنٹیے کوچنگ بیچتا ہے کوئی دو گھنٹے کی تو بائی ماں کا حق ہوتا ہے کہ میرا بیٹا میرے پاس بیٹھ کر پڑھے تو ماشاء اللہ دھ کو بچہ پڑھ پاتا ہے
ماشاء اللہ صحی فرما رہے ہو بھائی
جو وہ کوچنگ بھیجا ہے بچہ کوچنگ نہیں جا رہا ہے کہیں دوسری جگہ جا رہا ہے گھومنے کے لیے تو آپ کو تھوڑ پتا ہے بھائین میں تو کوچن کا نام ل کے جا نا اپنے پس سے
اسقو بھ جان بہت بچوں میں پورا اثر پڑتا ہے بھ جان آپ نے دیکھا ہوگا آج کل سرکار نے کیا ہمیں ا سیدھا دے رک ہے تویکو ہمیں اس انزے کو فائدہ اٹھانا چاہیے آپ کو پتاہ ہے کہ آپ کو پتا ہے سرکار ہمیں کیا دے رہی ہے دیکھو ابھی آپ کو پتا ہے کہ لڑکیاں ہوتی ہے نا لڑکیاں جو لڑکیا نوو میںا نویں پاس ہو جاتی ہے آٹویں پا ہو جاتی ہے نویں میں چل جات ہے تو بھائیان ان کو سرار نا سائیکل دی ہے سائیکل کسی لیے کہ دیکو ہمارے گاؤں ہمارے ضلع کے پاس وہ گاؤں ہوتا ہے نا آج کل اس گؤ ہوتا ہے چوٹے چوٹے ہمارےے کو اس بڑی اسکول میں پڑھے ہمیں پت تھا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ دس کلو میٹر سے آ رہے ہیں پانچ کلو میٹر سے آ رہے ہیں تو سرک نے ان کو سائیکل دے رکھی ہے کیوں دے رکھی ہے کہ وہ سائیکل سے آ سکتی ہے لڑ گیا لڑکوں کے لی دیکھو فائدہشی ل نہیں ہے لڑکے تو دھو پیدل بھی آ سکتے ہیں ہے نا موٹر سائیکل سے بھی آ سکتے دیکھو لڑکیاں موٹر سائیکل چلانا جانتی ہے لیکن گاؤں کی نہیں جانتی نا آپ کو جانتے ہو تو آج کل کیا ہو رہا ہے بھائیان دیکو جن لڑکیوں کو اگر یہ سویدھا نہیں مل پاتی نا ان کو سرک پیسے دیتی ہے دس کلو میٹر سے جو اگ گے آ رہا ہے نا گیارہ میٹر سے رہا گارہ کلو میٹر بارہ کلو میٹر تو ان کو سرکار پیسے دیتی ہےر مہینے کیوں دیتی ہے کیونکہ ماشاء اللہ دیکھو لڑکوں کے لیے کتنا فائدہ کر رکھا ہے سرار نے آپ نے دیکھا ہوگا کی جو میڈ میں آتا ہے نا بچہ اس کے لیے کمپیوٹر د رہی ہے کسی کو لیپ ٹاپ دے رہی ہے کسی کو اسکوٹری دے رہی ہے کیوں د رہی ہے کیونکہ بان ان چیزوں سے بچوں کی نالجیادہ بڑھتی ہے
جی جی
پرائی بن
صحی بنو رہے بھائی جان
دیکھو بھائین شکشا کا مہتو ایسے نہیں ہوتا کہ ہم بچوں کو ہم شکشا دے رہے ہیں دھو بھائین بچہ پڑھنے والوں کا ہے نا ماشاء اللہ دیکو کیں بھیج دو آ بچہ پڑھ ہی کرےا اگر بچہ غلط سنگتی میں لگ جاتا نا تو بچہ پڑھ نہیں پاتا آپ کو پتہ ہے کہ اسکول میں بچوں کے دوست ہوتے آج کل دوست ہی ہوتے ہیں بچوں کے نا تو دھو کچھ اچھے دوست ہوتے ہیں کچھ برے دوست ہوتے ہیں کچھ پڑھنے جاتے ہیں کچھ گھومنے کے لیے جاتے ہیں آپ کو پتا ہونا چاہیے بھائی کہ بچوں کو دیکھو کنٹرول ماسٹر نہیں کر سکتا ماتا پتا کر سکتے ہیں دیکھو ماسٹر کا فرض ہوتا ہے پڑانے کا ابھی اگر بچہ سرکاری میں پڑتا ہےا تو دیکو ماسٹر کا فرض ہوتا پڑھانے کا اگر بچہ نہیں پڑ رہا تو دیکھو ماسٹر کچھ نہیں کر سکتا کیوں بچے میں لگن ہونی چاہیے پڑھنے کی جی ماشاء اللہ برپ ہو جان
بھجن دو آ صح فرما رہ ہو کہ ماتا پتا کو بھی دھیان رکھنا چاہیے ان کا دیکو اس اسکول سےڑھنے کے بعد بچے تو کھیل میں ہی کھ جاتے ہیں بھائی جن وہ کھیل میں ساری جوڑھ دن میں پڑھائی کرتے ہیں وہ سب بھول جات ہیں گھر پہ آ کے
جی ماشاء اللہ
جی گپیا کر کے پ کہ وہی میں بول رہا تھا پہلے بھی تھا میں نے کہ ٹیوشن کرانا چاہیے ان کو دھیان رکھنا چاہیے اور بھائی جان سر اسکول میں بھی اچھی پڑھائی ہوتی ہے اور بچوں کا بھی دھیان رکھا جا ہے اور ماشاء اللہ ان کو گیم بھی کھلائے جاتے ہیں اس میں
جی ماشاء اللہ بہت جی بہت سویدھا دی جاتی ہے آپ کو پتا ہے کہ آپ کو پتا ہے سرار دیکھو گھمانے بھی لے جاتی بچوں کو ہے نا آپ کو پتا ہے کہ سات دن کا سور رہتا ہے جس میں دیکھو کھانا پینا گھومنا سرکار دیکو انیک سویدھا دے رہی ہے ہمیں ہمیں لابھ اٹھانا چاہےھیا پرائیویٹ میں آپ جاؤ گے تو دیکھو آپ سے پیسہ وصول کیا جاتا ہے اب د آ لوگ پیسے دیتے ہو نا سر ان کو تو دو آپ تو گھمانے جا نا پرائیویٹ میں تو بچوں سے ہزار روپئے لیتے ہیں پندرہ سو لیتے ہیں تو دیکو کیوں لیتے ہیں وہ لگ تو بچوں کو ان کی طرف سے گھما سکتے نا وہ نہیں گھماتتے لیکن کیوں کیکہ ان کو تو دھو ان کو تو مزہ آ رہا ہے وہ تو ان بچوں کے پیسوں پہ ایز کر رہے ہیں وہ لوگ تو آپ نے پرائیویٹ ماسٹر دیکھ بھی کہ ان کی تنخاہ رہتی ہے پندرہ ہزار پندرہ ہزار بیس ہزار لاش اتنی رہتی ہے سرکاری ماسٹری کی تنخاہ آپ نےیکھی کوئی ایک لاکھ ہے کوئی ڈیڑ لاکھ ہے کوئی جا رہا بھجن کیوں ہوتی ہے کیوں سرار ان کی ڈگری وہ بجن ان نے محنت کری ہے جبھی تو وہ بچوں کو پڑھا رہے ہیں نا دیکھو ایسا اس طرح کوئی کھ شکا دی نہیں جاتی اب دیکو ماسٹر سے جو ہم شکھا لیتے ہیں آج کل کے بچے کیا ہوتے ہیں کہ جو ماسر بچے کو مارتا ہے نا تو بچے کے ماں باپ ماسٹر کے ماتے آ جاتے ہیں آپ کو بتا ہے ان سے لڑنے لگ جاتے ہیں میرے بچوں کو کیسے مارا تو بھائی جان بچوں کو ج جی اگر بچوں کو جبک نہیں ماریں گے ناٹر تو آپ کو پتا ہے بچوں کو بڑھا کیسے مل گا بڑاؤ کون دے ہیں ان کے ماں با دےا
ماں باپ د رہے ہیں جی بھائی جان
آپ کو پتا ہے کہ بچے کی ایگزام آ جاتی ہے تو بچہ کیا کرتا ہے کہ ٹینشن کر لیتا ہے کہ میری ایگزام ہے پاپا میں تو پڑوں گا تو بھجن پیج شرع سے پڑے گا نا بچہ تو ماء اللہ دیکو ایگزام میں تو وہ لکھ پائے گا نا اگر بعد میں پڑھے گا تو کیا لکھے گا ایگزام میں
جی بھائی جان
سب سے بڑا بجن دیکھو ماں باپ کا کو ہوتا ہے کہ میرا بچہ پڑھ بھی رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا ان کو دیکھنا چاہیے ماں باپ کو کہ میرا بچہ
جی
کچھ کر بھی رہا ہے یا نہیں کر رہا آپ کو پتاہ ہے کہ کوئی دیکھو ایگزام دینا جاتا ہے نا جیسے کہ مان لو آپ
ریلوے کی ریلوے کی کلیکٹر کی کوئی ریل ریلوے کی کوئی ادھپک ان کی ایگزام دینے جاتا ہے تو ماشاء اللہ دھو بھائی جان ایکام جب میں دیکھو اسکول میں لکھا ہوتا پہلے سفلتا کی گنجی اگر سفلتا کی کنجی جب ملتی ہو نا اگر بچہ شرو سے ہی لگن سے پڑتا ہے آپ کو پت ہے کہ آج بچہ گ دسویں پاس کر لیتا ہے نا تو گیارویں میں جاتا ہے تو گیارویں کی پڑھائی نہ کر کے وہ بارہویں کی پڑھائی کریں ناء اللہ تو اچھا رہتا ہے دو سال تک گیارہویں کیی بارہویں جی ماشاء اللہ فرماؤ
بھائی جان دیکھیے آ نے صحی بولا تھا سرکاری میں بھی پڑھا سکتے ہیں کچ کچھ لگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے لو اور کچھ کچھ لوگ کے یہاں پیسہ ہوتا ہے بھائی ج پرائیویٹ میں یہی فائدہ ہے ہم لو کو کہ ان کا بچہ کو اچھے سے دھیان رکھااتا
جی ماشاء اللہ
دیکو ہاسٹل ہو گیا ایک ہاسٹل ہو گیا اس میں پیسہ تو لگتا ہے بھیاا لیکن بچوں کا دھیان رکھا جا ہے اس میں
جی ماشاء اللہ
پڑھائی بھی اچھیے سے ملتی ہے ان کو ٹیوشن بھی ملتا ہے بھن اور ایکسٹرا کلاس بھی ملتی ہے اس میں
سبحنے ملتی وجن
جی جی جی اس میں کیا بھائی نا بچے کا فل دھیان رکھا جاتا تو بھائی جانندے بچوں کا شروعات سے ہم دھیان رکھیں گے تو آگے جا کے وہ بڑیں گے اور پڑھائی بھی اچھے سے کر پائیں گے بائی دیکو گھر پہ بھی ٹوشن
آج کے لیےاں آج کے کل کے چو چھوی کیا بولتے ہیں یااں دیکھیے میرا باپ مزدوری کرتا تو بیٹا میں بھی مزدوری کروں گا بھائی وہ غلط سوچ ہے کسی کا بیٹا جس جس جس جس کا بیٹا اگر پتا ابھی جس کے پاپا پتائے کرتے ہیں تو ماشاء اللہ اس کا پیٹرن بتتاائی تھوڑی کرے گا وہ پڑھ لکھ کے اگر کوئی نوکری بھی کر سکتا ہے جاب بھی کر سکتا ہے پرائی بیٹما کا جاب کرنا چاہے وہ تو بیسچی تیس ہزار روپئے مل سکتے نا آم سے لیکن آجل سوچ یہ ہے بچوں کی کہ میرا باپ اگر کھیتی کر رہا ہے نا تو میں تو میرے پاس کھیت ہے میں تو کھیتی کر لوں گا کسی کے پاس گائے بھی رہ لوںا ار بھائی غط سوچے کے بچوں کیونکہ ان کو بڑھا کون دیتا کے ماں باپ دیتے ہیں بھین
ماں باپ بھی دیتے ہیں بھائی نوود وہ وہ بولتے ہیں نا سگت کا سر بھائی جان یہی تو ہوتا ہے گھر پہ وہ دیکیں گے بچے تو وہی کریں گے بھائی جان
ہم لوگ اگر سنگتی اچھی دوستی کریں گےاشاءلہ دیکو اچھی دوست بنیں گے ہمارے اگر گندی دوستی کریں گے نا تو تو گندے دوست ملتے ہیں ہم لووں کو جی بھجن ہمارے اوپر رہتے ہیں بھجن ہی ہے ابھ آپ بتاؤ کہ آپ کے دوست اچھے ہیں تو ماشاء اللہ آپ بھی اچھے ہوںیں گے اگر آپ کے دوست گندے ہیں تو آپ بھی گندے رہو گے نا یار ان چیزوں کو بھ جانا عمل کرتا ان کے ماں باپ جو کہ ماں باپ کا ہوتا کہ میرے بچوں کو ہم پڑھا لیں دیکھو ماں باپ تو پڑھاتے ہیں بچوں کو لیکن پڑھنے والا بچہ پڑھنے والا بچہ پڑھ ہی سکتا ہے اب دیکھو ماں باپ ان کو مار نہیں سکتے ہیں چلو ٹھیک ہے بھائی جان آپ سے باقی مجھے اچھا لگا السلام علیکم بھائی جان